تو
وعلیکم السلام
کیا کرتے ہیں
کچھ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اپ کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں
ہاں کھانا کھا لے آؤں اور توم
میں دن
آ امی ابو
ہوں سب کوئی کا دیا
اچھا
ہ آپ کی ہمیں ابو
ہاں ہمارے او ابھی بھی کھانا کھا لی ہے اور تھوڑا ہے گھر پہ ہی ہم بھی گھر پہ ہی ہیں
ہوں
ہاں ایسے پاس صبح سے لے کر ابھی تک کیا کیا کیے ہو
اس شے میں ہے
کیا کچھ بھی نہیں ہ ہاں نہیں میں کچھ بھی نہیں کیا ہوں
ہوں میں بھی
ہوں اچھا پڑھائی کیسا چل رہا ہے
اچھا اچھا چلتے ہیں اتنا خاص کوئی نہیں
کی خس بنا لیجیے
ہوں میھ اتنا بورنگ سمجھا گ ا
او ہو ہو جو بورنگ ہے اسی پہ دھیان دو گا اور اچھا ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا
ہوں
ہاں وہ ہے اگر ایک بار سمجھ لیجیے گا تب تو اچھا ہو جائے گا بہت من کرتا ہے پڑھنے کا وہ ایک بار سمجھ ب اسساب کرتے ہیں ہاں ہیلو
ہاں بجی
آپ کا سب سے پسندیدہ وشے کون سا ہے سانسکو
اور سب سے بورنگ میچ ا
او تب تو سائنس میں کیا لیجیے گا مین میں
دیکھوں گی میں ڈسائڈ نہیں کیا
او کوئی بات نہ سوچ سمجھ ڈسائڈ کرنا
ہوں
ہاں مکا ہے چوکا مار دو فس مار دو
اکت مٹ میں ج ہیلو کتنا منٹ کے کتنا منٹ ٹھیک ہے وہ
دو منٹ سینتالس سیکنڈ
زیرو زیرو دکھا رہے ہیں
ہوتا ہے کبھی کبھی لیکن میرے میں تو دکھا رہا ہے
اچھا تو آپ بتا دیجے گا جب ہو جائے گا تو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتا دوں گا
ہ بولیے
ہاں بس یہ وہ کبھی آپ کا کوئی اھی پھنس گیا ہوا ہے نیٹ وغیرہ اسی کی وجہ سے نہیں دکھاتا ہے
اچھا ہہم ہو سکتا ہیں
ہاں ایسے آپ کہیں گھومنے گ جاتی ہو
ہوں ہ میں روز جاتی ہوں
او صبح میں یا شام کو
ہوں سام کون
ا اکیلے یا اپنے دوستوں کے ساتھ یا امی ابو کے ساتھ
ن دوستوں کے بات
او
امی اب کے ساتھ بہت اور متان
ہاں ا یہ ا بھی ک ساتھ جو چاہیں ہوگے وہ کر بھی نہیں پاؤ گی زیادہ مستی نہیں کر پاؤ گی
ہاں اس میں ل جاتے ہ
ہاں یہ تو ہے اکیلے سفر کرنے بے اکیلے سفر کر لوں گا لیکن
نہیں تو بولی کہدھر مجہ م کر سان روزی بہ تیرو
ہاں یہ تو ہے کہئی میں جاؤں وہیں پہ رہو ہاں
فرینڈ لوگ کےات جا تو مستی کرتے کرتے جا فریڈ بھی فرینڈ بھی ہم لوگ کی طرح ہوتا ہے
ہاں وہ تو ہے نہیں رہتا ہے تو بنا ہی دیتے ہیں ہاں جو م جو نہیں بھی کرتا اس کیسے بھی کر کے ویے کرا ہی دیتے ہیں ہ
اور آپ کس کے ساتھ جاتے ہیں
ہم ا بھی تو کبھی دوستوں گ بیٹ آ جاتا ہے تو دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں نہیں تو اکیلے ہی چلا جاتا ہوں کیونکہ صبح میں سب کوئی نیا جگہ رہتا ہے صبح میں مطلب میں ٹہلنے جاتا ہوں ٹھیک ہے اور گھومنے تو میں جب شام ہوتا ہے جبب دھوپ بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے اس ٹائم جاتا ہوں اور آج جانے والا بھی ہوں تھوڑا دیر بعد جاؤں گا کیکہ سبزی لانا ہے بازار سے
اور پھر آپ کو پانچ بجے کوچنگ بھی تو جانا ہے
ہاں یہ تو ہے کوچن میں تو جانا ہے وہ ہے نا وہ تو صبح میں ہی کر لیتا ہوں صبح جاتا ہوں
تو پانچ پھر جس سے کب تک کوچنگ رہتا ہے
م میرا پانچ بجے سے کچھ نہیں بازار جانا ہے
اچھا پانچ بجے با مجھے لگا کون س جانا ہے
نہیں نہیں نہیں پانچ بجے سے بازار جانا ہے اور کیونکہ سبزی ختم ہو گیا ہے گھر پہ تو لانا ہے امی بولے ہیں جانا تو سبزی لےیا دینا تو ہی لاؤ گا سبزی ہ بس آپ کھانا بنا لیتی ہو
نہیں نہیں بنتی ت
ج ابھی بھی دکھ رہا ہے ی نہیں اب کا آوج بھی نہیں آ رہا ہے ابھی بھی دکھ رہا ہے ج
کیا
سکین
چسری ہے
س میں ہے کر ج ہوں
بغل سے آواز ج رہا ہے کوئی چیز کا
ے وہی آواز بجاتے جا رہا ہے
ت کو اب اتنا دھوپ میں باہر گھوم رہے ہیں
نہیں باہر نہیں گھر کے بغل میں جو وائی فائی لگا ہوا ہے نا وہ مطلب کوئی
کبھی بھی باہر ہو نا روم کے اندر تو نہیں ہو
نہیں روم کے اندر تو نہیں ل وائی فائی کے پاس ہے
ہوں کیوں فون ریچارج نہیں ہے
فون ریچارج ہے لیکن جیو مطلب وہ سم بہت کم چل رہا ہے
اچھا تو وال ل ل لیے
اب لے لیا ہوں تو پھر ا چینج بھی کر دوں گا کیونکہ اسے نیٹورک بہت سلو کام کرتا
ہ ب چارج بھی کروا اور نیٹ ورک سلو چلے تو کیا فائدہ
ہاں وہی تو ریچارج بھی کرایا ہوں بلکچ دو دن پہلے کروایا تھا
میرا ایئرٹیل کا سم تھام ت وہ کتنا سلو چلتا تھا تھا نیٹ ہی نہیں چلتا پتا تھورا بھی
جیو کا ہے
ہوں
اچھا بتا دو جیو کا سم کون سا سم میں لگایا نمبر یہ ایک میں یا دو میں
ایک میں
ایک میں وہ یار وہی ہم کو پوچھنا تھا کیونکہ میرا ہے نا سم دو میں لگا ہوا ہے اس کا اگر نیٹورک ہوتا ہے اگر ایک میں چلتا ہے تو دو میں نہیں دو میں چلتا تھا ایک میں نہیں اب میں اس کو ہاں ایک میں بھی لگانا پڑے گا کیکہ دو میں نہیں چلتا ہے اچھا سے
ہوں
کبھی کبھی گاؤں میں نہیںٹتا ایسے ب چلتاا ہے
ہوں ہ
ہوں
بہن آ کی کیسی ہے
بہن اچھی ہے پڑچنی گئی ہے اور لڑائی بھی کرتی ہے ہاں کاجل نام ہے
ہوں
آدمی پریشان بھی تو بہت کرتی ہے نا
ج ہوتا ہے دونوں میں
ہاں ہڈ تین
کیا کون
جتا تو وہی ہے
ج پر جات ہیں
ہاں
ج
ہارنے کے نہیں نہیں وہتی ج جات یار ای سا ن ایسا بات بول دیتی ہے تو میں کیا بولوں میں خود کر رہا ہیں چل ٹھیک ہے ت بہت کچھ بول دیتی ہے یار
ا اگزامپل
ج پ میں کیا بتاؤ میں بولتا ہوں جانا تو کوئی بات نہیں کتنا دن بولے گی اسی کے لیے میں نے بس ارے جاند اب دونوں بھائی بہن کے بیچ مس س ل ائ ہوتا ہے تم تو جتے ہی ہوے
ہاں یہ بھی ہے ہ
دونوں کا ہوتا ہے
ہ نہیں ہم تو نہیں ہوتا ناے مارتے مجھے مار تو کوئی نہیں چ دلہ ہات میر ہم سے روتے اس کے بعد پھر کام کرتے ہیں تب آتے ہیں ہم بولتے یہ ل تونا
ہاں نہیں ہم دونوں کا مطلب رائی ہوتا ہی رہتا ہے کیونکہ پت نہیں ہے ٹھکگ ہم کو تو نہیں مگ کر کے لائک ہے نہیں وہ ابھی بچی ہے اسی کے لیے وہ اس سے ہوتے رہتا ہے ا وہ بھی تو تھوڑا بڑی ہو جائے گی تو نہیں ہوگا وہی کتنا تیرہ چار سال کی ہے ساھے تیرہ سال کی
ساھے تیرہ سات کے ا کا ب ڈے کب ہے
کیا
بڈے خبر
میرا نائن اگست
تین اگست آئی رہ ہے ٹائم پھر میں
ہاں ٹائم کہاں ہے اس کیتنا ہاں تین مہین ٹائم ہے
تین مہینہ کایس ابھی
ستبر ہاں ٹائم ہے
ٹائم بھی ج بک
تینن من تینن مار تینن من ہاں تین بند ہے یاد پڑ گیا کی بھی آٹ اا مہینہ میں ہی تو ہے
ہاں
ہاں چلیے ٹھیک ہے آپ سے بات کرتے ہ بہت اچھا لگا
ٹھیک ہے خداظ